ہیلو وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمداللہ بہت زیادہ ا ہی توس سوچا آج تمہ تمہیں ضرور کال کروں اور تمہارا حال چال دریافت کروں
تم بتاؤ تم کیسی ہو ویسے تم نے بالکل صحیح وقت پر کال کی ہے میں ابھی بالکل فری بیٹھی تھی
بھی بیٹھی تھی آرام سے بالکل خیریت سے ہوں آج کل کی مصروفیت سے تھوڑا وقت نکالا تو سب سے پہلے تمہارا خیال آیا مجھے تم سے ایک انتہائی تھی
بہت اچھا کیا جو تم نے رابطہ کیا ضرور بتاؤ ایسا کون سی اہم بات ہے جس پر تم گفتو کو کرنا چاہتی ہو میں تمہاری بات سننے کے لیے بالکل تیار ہوں
لیے بالکل تیار ہوں میں اصل میں وقت کی پابند بندی کے میں کل ہماری ایک پرانی سہیلی کی شادی پر جو کچھ ہوا اس نے مجھے اس معاملے پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر کر دیا
او اچھا تم کر رات کی شادی کی بات کر رہی ہو ہاں مجھے بھی وہاں کا انتظام اور لوگوں کو دیکھ کر تھوڑی دیر حیرت ہوئی تھی تمہیں وہاں ایسا کیا عجیب لگا جس نے تمہیں پریشان کیا
تمہیں پریشان کیا مجھے پر روت کا جو وقت دیا گیا تھا لوگ اس سے تین گھنٹے دیر سے آئے حتی کہ دولہا اور دلہن بھی اپنے مقررہ وقت پر نہیں پہن پنچ کہیں ہے
تم نے بالکل سچ کہا ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام رواج بن چکا ہے کہ اگر کسی کو آٹھ بجے بلایا جائے تو وہ گیارہ بجے آنے اپنی شان سمجھتا ہے یہ بہت ہی افسوس ناک صورت حال ہے
بہت ہی ہے بالکل اور اسی وجہ سے پوری محفل کا مزہ خراب ہو جاتا ہے جو لوگ وقت پر آتے ہیں انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے جو کی انہیں ہمیں اس عادت کو بدلنا ہوگا
تمہاری بات سے میں سوف فساد اتفاق کرتی ہوں وقت کی پابندی صرف کسی تقریب محدود نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی اس کے کردار اور اس کے اخلاق کا آئینہ ہوتا ہے
آئینہ ہوتا ہے تم نے بہت گہری بات کی جو انسان کی انسان وقت کی قدر نے کہیں کر معاشرے میں کم ہو جاتی ہے لوگ ایسے شخص پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے جو اپنے وعدوں اور وقت کا پک مکانا
جہاں تک میرا خیال ہے ہمارے دین اسلام میں بھی وقت کی پابندی پر بہت زور دیا گیا ہے ہماری نمازیں ہمارے روزے اور یہاں تک ا حج بھی ایک مخصوص وقت
بھی ایک مخصوص وقت کے اندر ہی ادا کیا جاتا ہے صبورت مثال دی ہے اگر خدا نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے تو انسان کو یہ حق کیسے مل جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں مرضی سے ہم زندگی میں تاخیر کریں
یہی تو رونا ہے ہم لوگ دین کی باتیں تو بہت کرتے لیکن جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں وقت پابندی نہ کرنا ایک قسم کی بد دھیان
پابندی کی بد دانتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارے گھروں سے شروع ہو کرتا ہے اگر ماں باپ بچپن من سے ہی بسونے اور اپنے کام وقت پر کرنے کی عادت ڈالیں تو یہ مسئلہ کبھی کھڑا نہ ہو
بالکل صحیح کہا تم نے بچ بچوں کی تربیت میں وقت کی اہمیت کو شامل کرنا انتہائی ضروری ہے جو بچہ بچپن سے وقت کی قدر سیکھتا ہے وہ بڑا ہو کر ایک ب اصول
میں وہ بڑا اصول اور کامیاب انسان اور اس کے بعد اکس جو بچا بچ بچپن میں بھی ہو جاتا ہے وہ بڑا ہو کر بھی ہر کام میں تاخیر کرتا ہے پھر چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو یا کوئی ملازمت وہ ہر ہر جگہ ہے
ہاں اور ایسی کی وجہ سے اکثر لوگ بہترین موقع گوات بیٹھے ہیں اگر آپ کسی بڑے مق مقابلے کے لیے وقت پر نہیں پہنچتے تو پوری زندگی کی محنت ایک پل میں ضایع ہو سک
محنت ایک بل میں ضایع ہو سکتی ہے مجھے ایک بات یاد وقت پر آئے تھے ان کے چہروں پر جو بیزاری اور تھکاوٹ تھی اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا وہ بیچارے صرف دوسروں کی سستی
سچ میں ان لوگوں کا کیا کصور تھا انہوں نے تو میزبان کی عزت کی اور وقت پر آئے مگر ہمارے یہاں الٹا حساب ہے جو دیر سے آئے اس کو کا استقبال کیا جاتا ہے اور جو وقت پر آئے اسے ذلیل کیا جاتا ہے
یے ہمارے معاشرتی رویے کی سب سے بڑیا خامی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر آنے والوں کی حوصلہ افزا کو احساس دلائے کی انہوں نے غلط کیا ہے تاکی وہ آئندہ احتیاط کرے
لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے جیسے سڑک پر شدید رست کیا کوئی اچانک پیش آنے والا مسلہ اس کے بارے میں تم کیا کہتی ہو
بارے میں تم کیا کہتی ہو تمہاری بات درست ہے ناگزیر حالات کس لیکن ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کی وہ پہلے سے ہی تھوڑا زیادہ وقت لے کر گھر سے نکل نکلے تاکہ اگر سب سڑک پر وہ بھی وقت پر پہنچ سکے
یے تم نے بہت اچھی تدبیر بتائی اگ گر ہم گھر سے دس دس بیس بیس منٹ پہلے نکلنے کی عادت ڈالیں تو ہم بہت سی پریشانیاں اور آخری لمحات کو کی افرا تفری سے بچ سکتے ہیں
لمحات بچ رکھتے ہیں بالکل اور اگر بالکل ہی کوئی ایسی اچانک آفت آ جائے جس پر ایک کیا نہ ہو تو کم کم از کم دوسر دینا چاہیے تاکہ وہ آپ کا انتظار کر کے اپنا وقت ضایع نہ کرے
یہ اعلی اخلاق کی نشانی ہے آج کل کے دور میں تو رابطہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے ایک چھوٹا سا پیغام بیچ کر اگلے کو آگ آگاہ کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ اس چھوٹی سی بات کی پرواہ نہیں
جا سکتے بات کی پروا نہیں کرتے پرواہ اس لیے نہیں کرتے کیونکی ان کے نزدیک دوسروں کے وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے وہ صرف اپنے آرام اور سہولت کو دیکھ ہی خود غرضی پر مبنی رویہ ہے
اگر ہم دنیا کی ترقی یا قوموں کو دیکھے تو ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہی وقت کی پابندی ہے وہاں اگر گڑی یا گاڑی یا ٹرین ایک منٹ بھی دیر سے آئے تو
منٹ بھی دیر سے آئے تو معافی کی جاتی ہے ہاں میں نے بھی یے دیکھا اور پڑھا اس کو دولت سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے دولت اگر کھو جائے تو دوبائی دوبارہ کمائی جا سکتی ہے ہے مگر گزرا ہوا لمحہ کبھی لوٹ کر
یے مثال بالکل سادق آتا ہے کی گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا تو ہم لوگ زندگی کی قیمتی سال ایسی بھی سستی اور کاہلی میں گزار دیتا ہے اور پھر اخر میں
گزار دیتے ہے اور پھر اخر میں ناکامی کا رونا رو جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی زوال اس کا اس کا مقدر بن جاتا ہے ہماری تاریخ گواہ ہے کی جب تک ہمارے اسلاف اپنے وقت حکمرانی کرتے رہے
بالکل صحیح کہے رہی ہو تم جب ہم اپنی تریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے علامہ اور دانوار وقت کی قدر بادل تھے کی لوگ ان کی امدوں رکھ کے اپنی گہرائیاں
آرہی ہے ہیلو
بالکل صحیح کہہ رہی ہو جب ہم اپنی تاریخ پر جب ہم اپنی تحریک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے بڑے بڑے علامہ اور
علامہ اور
دانشوار وقت کی اس قدر پابند تھے کہ لوگ ان کی اماد و رفت سے اپنی گہرائیوں درست کیا کرتے
اپنی گہرائیوں درست کیا یے مثال ہے کہاں وہ دور کے لوگ دوسروں کو دیکھ کر اپنی گڑیاں صحیح کر کے ہماری گڑیاں تو چل رہی ہیں مگر ہمارے اعمال وقت سے بہت پیچھے ہیں
مجھے لگتا ہے کی اس مسئلے کا حل صرف نصیحتوں سے نہیں نکل سکتا ہمیں خود سے شروعات کرنی ہوگی اگر میں اٹھ تم اج سے یے عہد کر لیں کہ ہمارا کام وقت پر کریں گے تو شاید ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکے
لیے مثال بن سکے میں تمہاری اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں تب تبدیلی ہم سے شروع ہوتی ہے اگر ہم خود کو بدلیں گے تو ہمارے اس پاس کے لوگ بھی ہم سے متاثر ہو کر
وہ ہاں اور جب ہم کسی محفل یا ملاقات کے لیے بالکل صحیح وقت پر پہنچیں گے سامنے والے پر بھی ایک اچھا اثر پڑے گا وہ اگلی بار خود بھی
پڑے گا وہ اگلی بار کو
کی کوشش کرے گا
آنے کی کوشش کرے گا لیکن بعض اوقات ایسی صورت حال ہوتی ہے کی اپ خود تو وقت پر پہنچ جاتے ہو مگر پورا نظام ہی سست ہوتا ہے ایسے میں ان انسان ہے کہ میں میرے اکیلے وقت پر انے کا کیا فائدہ
مایوسی گناہ ہے اگر نظ ظام خراب بھی ہو تو بھی تو بھی ہمیں اپنی اصولوں پر قائم رہنا چاہیے ہماری ذمہ داری ہماری اپنی ذات تک ہے اگر ہم بھی نظام کی خرابی کا بہانا بنا کر سست ہوں گے تو پھر سب کچھ ختم
تو ہوں گے تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا اج کی گفت بو بی مفتے ہیں
اللہ حافظ
اللہ